ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
ہپ ٹھیک ہے اچھے سے سر ٹھیک ہے
چل رہے ہیں کٹ رہی ہے زندگی آپ سناؤ
بس میں بھی ٹھیک ہوں میں میری اچھی سے گزر رہی ہے
اچھے سے گزندی ہماری تو بس زندہ ہے
دیک کیوں کیا بات
بس کچھ نہیں ایسے ہی
اللہ پ کی رہا
اللہ حافظ انشاء اللہ
تو آج میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت اور دل کے کرری موضوع پر بات کرنے جاؤں گی اور وہ ہے بارش ٹھیک ہے
جی
آج آپ کے یہاں سے بارش گری
بہت باتی ش
بارش قدرت کی ایک بڑی نعمت ہے جب آسمان پر بادل جمع ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور پھر بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتی ہے تو دل کو ایک جیب سا سکون ملتا ہے بارشر پانی نہیں بلکہ خوشی تازگی اور زندگی کا پیغام ہوتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل بارش تھی
خوش کر دی تھ ہے کہ نہیں خاص طور پر گرمی کے بعد جب بارش آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے سکون کا سانس لیا آپ نے دیکھا جائے بارش گری تو مٹی کے کنی خوشبوا ہی
ہاں
خوشک مٹی کی خوشبو ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کی گرج انسان کے دل کو چھو لیتی ہے مگر پتاہ ہی پھر کیا ہوتا ہے زیاد گرمی ہوتیی
جی جی جی ہاں بالکل بارش کا موسم ہر عمر کے لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے بچے بارش دیکھ کر خوشی سے باہر بھاگتے ہیں پانی میں کھیلتے ہیں اور بارش کے قطروں سے لطف اٹھاتے ہیں ان کے لیئے بارش ایک کھیل ایک کھیل کی طرح ہوتی ہے ہے کہ نہیں
ہاں بالکل بچپن میں بہت پانی میں چلاتے تھے اور ہنستے ہنستے کھیلتے تھ اور پھر گھر واپس آ کر ڈانڈ بھی کھاتے تھے ہے
جی جی جی صحیح بات ہے ہ
یس ساری چیزیں بارش میں کرنے میں مزہ آتا تھا بارش جو ہے نا صرف خوشی ہی نہیں لاتی ہے بلکہ زمین کو بھی بہت زمین کے لیے بھی بہت جض ہے اگر بارش نہ ہو تو فصلیں متم گے گی درخت خوشخوش جائیں گے اور پانی کی کمی بہت کمی ہوتی جائے
جی ہاں کسانوں کے لیے بھی بارش بہت اہم ہیں ان کی فص فصلیں بارش پر من منحصر ہوتی ہے اگر بارش وقت پر پر ہو تو فصل اچ اچھی ہوتی ہے اور اگر نہ ہوں تو نقصان نقصان ہوتا ہے
بالکل اسی لیے بارش کو کو رحمت کہاں جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں بارش زمین کو زندہ رکھتی ہے درخت پودے جانور سان سب بارش کے موت تاج ہے بارش کے ساتھ بارش کے ساتھ مٹی کی خوشبو بھی ایک خا چیز ہے کہ نہیں
بات سنیے نا ب وہاں کی مت بولیے جی ہاں جب بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتی ہے تو جو خوشی آتی ہے وہ شاید دنیا کی سب سے خوبصورت خوشبو میں سے خوش چنی
جی بالکل بالکل اور یہ خوشبو انسان کو سکون دیتی تی ہے اور بچپن کی یادیں تازہ کرتی ہے اور بارش کے ساتھ چائے اور پکوڑا کا پکوڑوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا
ہاں پکوڑا کا بہت مزہ ہے
ہاں
ہوں ہےگ نہیں پک پک پکوڑا پ ایک ہی پکوڑا ہونا چاہیے
مزہ آتا ہے ہمارے ہمارے یہاں اگر بارش ہو اور چائے نہ ہو تو ایسا لگتا ہے موسم ادھورورا ہے کہ نہیں
ہاں بالکل اور پکوڑے سموسے یا یا دہی بٹیی ہوئی ایک کہ نہیں
کچش ن ایسے تلی ہوئی چیزیں
ہاں مک تلیف چیز ہے پھر تماری صحت کے لیے خراب ہو ہوتی ہے نا ہاں روزش تو روز نہیں ہوتی پر
اسی ٹائم بارش میں گرم چیزیں کھانے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے نا کہ لپٹن چائے گرم گرم واہ واہ مز لیکن بارش کے کچھ نقصانات بھی ہے آپ نے دیکھا آج کنا پانی گ ہے لگوں کے سار
جی ہاں اگر بارش ب زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ سکتا ہے راستے بند ہو سکتے ہیں اور گروں کو کو بہت نقصان ہوتا ہے جیسے کہ آج بہت نقصان ہوا تھا
جی بالکل خاص طور پر شہروں میں پانی جمع ہونے سے بہت مس یہ بہت عام مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کتنا پانی جمع ہو گیا ہے سڑکوں پہ کہیں بار سٹ کے تال بن جاتا ہے اور پھر گاڑیاں بند ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے ڈکے مطلب ڈاکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے نا اور
جی جی جی جی یہ تو یہ تو یہ تو حقیقت ہے آپ نے بہت دست شروعات کی ہے بہت ہی اچھی بات کہی ہے
بارش میں سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے سڑک پ پسلنے والے وال ہو جاتی انسان کو سلپ وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کی چڑھ بھیی چڑھ ہوتا ہے نا اور ٹریفک بھی بڑھ جاتا اور حاتھثاتھ کا خطرہ بھی
بہت بٹ جاتا ہے ہ سے اسی لیے تو بارش اس میں احتیاط بہت ضروری ہے
جی بالکل خاص طور پر موٹر سائیکل والوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے ہے نا کیونکہ وہ ایک تو پہ بیگتے ہیں ہے نا اور اور انسان کو ہمیشہ چھتری وتری ساتھ لینی اگر چھتری نہ ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے ایسا ڈ
جی ج بالکل کیونکہ بارش میں تو موٹر سائیکل والا بچارہ سب سے زیادہ ہی بیگتا ہے
ہاں جارا لیکن بارش جو ہے نا شاعروں کے لیے خاص موضوع بنتا ہے ہے کہ نہیں
بارش کو پتہ ہے آپ کو بارش کو اکثر محبت یاد اور جذبات سے جوڑا جاتا ہے
جی جی اگر اگر اگر چھتری نہ ہو تو بچاریے موٹر سائیکل والوں کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے
جی کیونکہ بارش میں ان زیادہ سوچتا ہے اسی لیے شاعروں کے لیے یہ جو ہے یہ خاص موزور ہے میرے حساب سے یہ ان کو سکون کلام ہوتا ہے جب بارش گرتی ہے بارش یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اب آپ دیکھو وہ کنی دھوپ نکلی اس ٹائم
میں بارش میں انسان زیادہ سوچتا ہے صحیح بات ہے ہے کہ نہیں یہ سکون کا ہی لمحہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پھر سچی میں کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے
جیسے گرمی کے بعد بارش آتی ہے نا ویسے ہی زندگی کی سختیوں کے بعد بھی سکون آ
بال یہ تو بہت خوبصورت بات ہے خوبصورت خوبصورت سبق بھی ہے خوش ہے سبت
اور بارش ہمیں شکر بارش ہمیں شکر بھی سکھاتی ہے کیونکہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے
جی بالکل اگر بارش نہام ہو تو زندگی
رک سک جی بالکل رک سکتی ہے کیونکہ پورا نظام جوا اسی پرار ہے
ہوں بالکل بالکل کوک پ
آپ نے پڑا ہوگا نا موٹر سائیکل
ہاں ہاں بڑا ہے وہ آپریشن کرنا صحیح صحی ہے اسی لیے تو پانی کی بہت تو اہمیت ہے
ایک اور خوبصورت چیز چیزجو ہے نا بارش کی بارش کے بعد پت ہے کیا ہے
کیا
جب نہ وہ ریمبو نکالتا ہے
ہاں ہر مونکا جی بارش کے بعد جب سورج نکالتا ہے اور آسمان پر رنگ بکھر جاتے ہے تو منظر بہت خوبصورت لگتا ت
ہاں کتنا اچھا لگتا ہے تھا
اچا بالکل بالکل
جب سورج نکالتا ہے بارش بھی گر رہی ہوتی ہے اور آسمان پر رنگ بکھر جاتا تو منظر بہت خوبصورت لگتا ہے یہ قدرت کا حسین تحفہ فائے بچپن میں ہم لوگ کتنے ہی ہوتے تھے
ہ اور بارش کے بعد بعد ماحول بھی صاف اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے گرمی اگر ہوتی ہے پھر ٹھنڈی ہ گیا تھی
بالکل ا اد ر میں درخت دھل جاتے ہے ہوا صاف ہو جاتی ہے اور ہر طرف تازگی محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی بارش ا انسان کے دل کو مطلب نا یہ انسان کے دل کے بہت قریب ہو ہے اسی لیے
آپ کو بارش میں کیا سب زیادہ پسند ہے
مجھے مجھے سونا پسند ہے ٹی وی دیکھنا پسند ہے اور سونا پسند ہے
مجھے بارش کی آواز پسند ہے جھ ہاں جی چھت پر گرتی ہوئی آواز بہت سکون دیتی ہے اور اس
مجھے تو اتنی آج بتائی نی چھت پہ ا اس کمے میں آواز ت آہا آ ہا ہ میر دا دماغ پھٹ گیا اسس آواز
ہ مجھے بارش اس کے بعد خوشبو اور ٹھنڈی بھی پسند ہے
ہاں وہ تو ہے یہی بارش کی کو ہوتی ہے نا ہر انسان میں اپنا اپنا اس میں الگ الگ سکون ڈولتا ہے کسی کو مٹی کی خوشبو پسند آتی ہے کسی کو کمل کے نیچے رہنا پسند ہے کسی کو ٹی وی دیکھنا پسند کسی کو چائے اور پکوڑے کھانا اا لگتا ہے ہے نا کش لوک توو کش لوک تو بالکنی میں نکل کرتے بارشت ن زارا دیننا پس کا
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے صحیح بات ج م بندست بات ہے
لیکن جو یہ بے وقت بادش آتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہاں بیوک برڈ فلو سے بہت مسئلے آ جاتے کیونکہ اس ٹائم جو ہے درختوں پر میوے ویوے چھوٹے چھوٹے ہوتے نا یہ بارشوں کی وجہ سے گر ج جاتے ہیں تو وہ بھی ہاں پھر جو یہ کسان لوگ ہیں ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ
آان ہو جاتا ہے کا نقص نقصان ہو جاتا ہے پھل پھول کا نقصان ہو جاتا ہے
بہت زیادہ اور پھر مطلب آ جو ہم نے اب بات چیت کی نا یہ یہی تھا کہ بارش صرف پانی نہیں بلکہ زندگی ہے خوشی ہے سکون ہے رحمت ہے کہ نہیں اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہے نا ا اس وقت سیکھنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کر کرنا چاہیے
جی جی بالکل بالکل اور
آپ کو کیسی لگتی ہے بارش
ہاں بارش
آپ کو کوئی یاد ہے بارش میں اپ
اچ کیا اپنی
مطلب کوئی یاد ہے یاد ہے ہے کوئی جڑی بار اس سے
انجوائے مجھے ہلکی ہلکی بارشیں پسند ہے یہ تیز تیز بارشیں م پسند
ہلکی ہلکی ہاں لیکن تیز تیز میں بھی سکون ہے
تز تز تو پرتی اس سے بہت نقصان ہو جاتا تو انسان گا
میں بولی ہوں مطلب کبھی کبھی تو اچھی لگتی ہے نا انسان کو روز روز ہی جب گرے گی ہ اگر ہر ایک چیز روز روز ہوگی نا تو تو پھر وہ چیز اپنا وہ خوبصورتی کھو کھو جاتی ہے پھر وہ اس کی وہ نہیں رہتی ہے اہمیت نہیں رہے اس چین کی تو سب کبھی کبھی ہی صحیح رہتی ہے چین سے اپنے حساب سے اور جو یہ ماحول ہے ہم نے خراب کیا نا اس وجہ سے یہ بارشیں بھی بے وقت ہوتی
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی محول گو آلودگی حمیت پیرائی میں اس سوچس تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگے اللہ حافظ اللہ حافظ سز
اللہ